گمائی جا
السلام علیکم
پسیینہ گ بھائی دے کو تھوڑے بہت ہاتھ پھر ہ ل ہے جس میں
کیا کیا تھا
وہ نکال تھا نا ادھر
ہوں
کار کے کمرے میں رکھا تھا نا تو اس کو نکال کے لایا نا ادھر اٹھا کے ہاں اور بھی سامان رکھے تھے وہ سب ہٹائے گ کریب
پشن ہوتا نہیں تھا پھر کام کر رہے ہے تو پریشان ہو رہا ہے تو کوول کاٹ دیتا نا باؤ
کیا کر دیتا
کول کار لیتا
ارے ار تو اس میں کیا ہے
ارے پریشان ہو رہا ہے اس لیے بول رہا ہوں میں تیرے سے
کوئی پریشانی نہیں ہے کان فون کان کے نیچے دبایاار بات مجے کہ کر رہاوں چلا کوو ج آ تو پ پھر ادھر کر رہے ہے ارے کوئی پریشانی نہیں ہے بھائی جان یار آپ لوگوں کے لیے بھائی جان پریشان ہوں گے ہیں تو پھر اللہ اللہ کا ہاں ہمیں رستہ دکھائے گا
نا اور
کیونکہ میں دیکھ چکا میرے پاپا بھی ہے نا کسی مطلب ان کے وہ کاکا بابا ماما ان ساتھ نہیں دیا تھا اکلے پہ یہ کنڈیشن میری ہے کوئی بھی مطلب پریوار کے د ساتھ نہیں دے رہے ہاں دوست ضر گا ہم میں ایسے میں دوستوں ک لے کھا رہتا
ایکت بائی جند ہے بت آ
تو بول رہا تھا اس نے کہ یگینر کے چکر میں کہ ہی پڑتا ہے مطب یوگدر والی بات نہیں بات ہے دوستوں والی میں دوستوں کےے مے سے تیار رہتا ہوں
وہ تو دیک میں نے نے نے تے لے م تھڑی کیا تھا میں نے مے لیے من گیا تھا
ا چیز بتاؤ کیا جیسے تم لوگوں کا لاسٹ جو کیا نا ا پندہ پندرہ بورڈو سبمٹ نہیں ہوئے ان کا پیمنٹ نہیں کٹایا پیمنٹ نہیں کٹایا تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوئے ہے
کیسے
بھائی اس میں اپنی غلط نہیں ہے ارے ار جیسے ان کا کیا جوسے اپن ووٹ کریں نا میں یہ اسکرو گرنییچے تو کیا پچھ چتر روپئے پر آئی ڈی ان کو پیمنٹ کرنا رہتا ہے
اجےکندروور کو
مطلب وہ ایسے یہ سارا کام پردی سے ہوتا ہے جو پردیش دھ سے نا وہ اس کی مطلب وہ کرے گا پیمنٹ تو پھر پردیش ادیک سے نیچے دے دیتے ہیں جس ڈسٹ پرڈنٹ تو نیچ آ جاتے ایکینر اڑتے اس ملب پوری چینج چل رہ ہے وہ
اچھا
تو جسے یگیندر کا سمر اس سے تھا نا پردش ادھی سے اس سے پیمنٹ کرنا تھا اب یار اس کا اول راستہ نہیں میں تو اس نے پہے کے توک میںمینٹ کر دی ہے اب لاسٹ والا جیسے اس نے میسج ڈالا نا ایک دن پہلے شام کو کہ اس کا پیمنٹ کر دینا اب یار اولڈ راستھان بھیتر سارے کہاں سے پیمنٹ کر پائیں گے
صحیح بات ہے
تو جو لاسٹ پندرہ بورٹ تھے نا میری آئی ڈی سے اس کی ایڈی سے بھی تو پچیس بورٹ جیسے لاسٹ میں ان سب کا پیمنٹ نہیں نہیں ہوا
ہاں
تو مینیو آ تو سب کھ رہی گ کو مطلب نہیں ہے کیکہ جہاں تک پیمنٹ نہیں ہوگ نا جہاں تک وہ اکاؤنٹ نہیں ہوتے وہ
ہاں تو مطلب ہماری تو پڑ ج گئے بٹ بھی ہے
وہ گئے سب بےیکار اب اس میں اپنی غلطی نہیں ہے دیکھ کیونکہ اپن نے اپنا کام کر دیا اب وہ نہیں وہ ان کا پیمنٹ نہیں کرا پایا تو اس میں یوگیندری گلتی ہے اس کا مطلب یہ لنگ مضبوط تو تھا نا النگ مجبوت ہوتا تو ڈائرٹر ہے نا وہ بولتا جلدیب سے پہ ما گاڈواحبیری پانچ آئی ڈی کا پیمنٹ بھی ہونا چاہیے چار آئی ڈی کا بھی ہونا چاہیے تو وہ تھا ابھی سے تو میں سے ڈال دیا وہ تو ا بھی لیٹ آئ گے رزلٹ وغیرہ کیونکہ اب کیا ہے یہ بھی جن کے اول اول راستھان کے پڑے ہیں نا اب ان سب کے کسن ہوگا جیسے ڈیٹ آف برتھ آئی ڈی نمبر سے چیک کریں گے اسے مطلب ساری وہ ہوگی اس کے بع ریلٹ ایک دو میںہ نے بات ج ہے کیک تو یوھ کانگریس کے تھوڑی ایسے کچھ زیادہ
ہاں ہوت ہے
او کیا تو ان نہیں کٹ لر آ تو سپ تلیا دن برییا
کا کر رہے اے
کون آ گے بائی جا
او یار اتے مہمان ابھی مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اور کیا
کوئی وشیش ہو تو کوئی بات نہیں اپ نائڈ میں کر لیں گے آپ
کر لیں گے اپنے بس آپ تو بھی تو تھوڑا خیال کر لے
نہیں وہ میں نے میں نے سیٹ کر دیا اس میں صفائی کرنے کا کام آپ کی بھ بھیھی جان گ ہے تو صفائی کریں گے وہ
ارے با بھی جان دے رہے نا صابن وابن لگا کے سرف ورف لگا کے سیمپو لگا کے
ا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے مطلب نارمل کپڑے کے ساب دی ہیں کہ دھ بوری اس کے بع تھوڑا سا گیلا کا
ارے ارے یار بھائی بھائی بھائی بھائی بھی جانے نا ان کے ڈرجے کی چیز ہے
وہ نہیں ہے آس پاس جو تو مجھے لے رہا وہ تو باہر ہے انر آئییا باہر سبزی کاٹ دیی میں اندر آئییا
ہ ن تو مزے نہیں لے رہا میں تو صحی بتا رہا ہوں مزے تو نہیں ل رہا اور ب بھی جانانی چاہیے جو نا جو مطلب چیز کیئر کرتے ہیں ابھی میرے میرے بناا تو چیز کی کیئر کرتے ہیں دن میں بچر ایک صاب کرتے ہیں ایک دھوتے ہیں نہیں تو چاہی اس میں کچرا ارے مر جائے اس میں پج
وہ یہ ب بھی جان ہے نا یہ آپ کے چے تھوڑے م مطلب الگ سے ہیں یہ ہمارے تھوڑے لیجی ٹائپ سے ہیں فرق نہیں پڑتا ابھی کولر وغیرہ میں بولتا ہوں نا کل لو نا تھا یار میں گ کر کر ٹھیک ہے کر دوں گی جو آرام سے کوئی بھی نہیں ہے مطلب ایسے میں ہو جات ہے وہ
ہوں
ایسا وہ نہیں ہے اپنی چیز سے وشیش لگا رہتا نا کسی کو ایسا
ہوں ہ
کام چل چل رہا ہے ایسے ہی ہے
ہوں
ا ہاں نقل تو بھائی پورے کل تو پورے پلاننگ سے گیا تھا میں جیسے میں نے ایک کے چودہ ہزار ہاں ایک کے چودہ ہزار لگا دیتے میں کیا ہے تین مطلب لیٹر ٹر تو یہ تھا یہس تو یہیا س ہو پچا س تھا دو لیٹر کا پر گئے اور کیا بولتے ہیں مطلب اس کی تری ریٹگ ت یہ ون اسٹار اور تھری اسٹار کا اور اندر سے مطلب اس وہ ساری جو پار س نا میں بول رہا تھا ن سو مضبوط ہو اس میں میں نے اس کے مطلب کیا بولتے ہیں سڑھے چودہ لگایا میں آتے آتے ہیں وہ سولہ سے نیچے نہیں آیا
ہوں
ہ
اتنے ریٹ کیسے ہے رے فجی میں
آاں ارے جب جب سے یہ مطلب مطلب وہ یدھ وغیرہ چل رہے نا یہ اس کے بعد سے کیا کیکہ سب چیزوں کے پار سے نہ بادرشیا سے زیاد
تو پھر تو پھر میری بات سنو نا اگر تیرے کو لنے ہے ہوناا س آٹھ نو ہزار روپ میں میرے ف گ ر اس کو دلا ت نا
آٹھ نو م
ہاں
تو پھر میں کھولو گیا اس کو
ہاں اس نے کول ابھی نہیں ڈے ڈائ جے کاا ہے
نہیں اس کو پھر میں نہیں کھولوں گ کیونکہ دیکھجے ساتھ میں بک جائے گا ہاں تیار ہے ساتھ میں لینے والا ہاں اس نے بوکل وہ میرے ساتھ ہی کیایا تھا میں نے اسے بولا بھی تھا میں نے کہ سا میں نے اسے بولا تھا میں نے کہا یار پھر دیکے تھے ساپ تو دیکا صاح ملا کے چودہ ہو جیں گے نیال آت اس نے بولا ٹھیک ہے چل لیا آپ اس نے بھی منانی کہ میں نے ریٹ بولی جو
ابھی میں میرے پری جی کی فوٹو ڈالوں گا تیرے کو اس ٹائپ سے یہ ہ ہاں میرا اور اس کا سیم ہے شاید ایک بار اس سے بھی کنفم کر لوں گا میں پر میرے فریج کا میرے فریج کا فوٹو ڈالوں گا کو پھر تو دھنا بتا دینا بت ہی کے
نوے منگوا لے نا
مگوا لوں گا میں
فوٹو ہی منگوا لے اس سے بول کے فوٹو ہی منگوا لے میرا بھی پیٹی پہ ایک ہی رکھا ہے ہاں تو ایسا کر لیتے اپنی تو یہ بھی کر سکتے ادھر اس تو سات میں بیچ کے نو آٹ نو میں دے د گا تو کیا ہزار پندرہ سو بھی اور رکھنے رہیں گے اپنا کام ہو جائے گا
وکے اس سے بات کروں گا دیک کو کولکاتہ میں اور فا میرے فریج کا اس کے
اس سے اس سے بولنا بھائی ایک تو باہر سے بڑے فوٹو ڈال دے اور اندر کے اا لے
اس کو کمپنی پوجنی کی سے میرے جسے ہی تو سہ جو ہے تو سب
اچھا اچھا اچھا تیرا کا کتنے لیٹر ہے دیکھ دے گا تیرا والا
اور تو میں فوٹو ڈٹا گا لیٹر وٹرا تو میرا پتا نہیں ہے
ج جبا بھی جان والے سے ڈال دینا
ار بھ بھی جانےا موبائل چل گ نا ڈسپلے ج رہی ن
ارے اچھا اچھا اچھا اچا ہاں اس کے بعد ڈال دینا اس میں کیا ہے اس کے بعد د ل کیوں
ابھی کوالنگ چل رہ نایار بائی جان یار تھوڑا سمجا کرو ن یار
ارے تو بھابھی جان بھابھی جان والے پہ ڈالیں گے نا یار
آار ویس ہے گ
ہاں جب بھی تو کوئی نہیں اس کے باہر ڈال دینا اس میں کیا ہے بھائی ویسے کیا اپ ڈسکس ہو جاتا سات کے سھ اب اس کے بعد والے میں ایسا کرنا آپ یہ ولی ہونے والی ہے کس کا کی ڈال کے پھر اپنا ڈس بھی چلتا رہے گا سات میں ویسا ہو جائے گا وہ اپنا گ تو کیکہ ایک منٹ تو لگے گا کھیچنے میں ایک منٹ تو لگے گ کہ
اور میر کا گ ل بھا
جیسے وہ لکھا رہتا ہے نا اس میں بار وہ پورا وہ اس میں پرچا جب کر رکھتا ہے جس پ اسٹار واٹ وغیرہ لکھے رہتے ہیں
وہ وہ بچوں نے پڑ دیا ہے یار وہ اسٹار لگ رہے تھے پائیٹار تھے اس میں ایسے تو
فو اسٹار تک دیرا والا کیا بات ہے وہ یار میرا تو وہ نسٹارے بھی ہےٹارتے نہیں یر تو پورے ہوں گے لیکن ریٹ کے لے کتنے بھرے ہوئےتے ہیں وہ فائی اسٹار پچھی کوالٹی کا جییات ن
ا وہ اچھی کوالٹی د گا بری کوالٹی
پھر تو باہر سے تو کیس پہچانیں گے پھر تو اندر سے پہچانیں گے ڈال تو د گ پھر تو ہاںن اس میں تو کیا پڑ لیتے نا تو اس میں اپ کو کیا وا
ہاں وہی ہےدھر باہر سے پٹ کی ج گا میں
نہیں اس وہ پرچی چپکی دیتے نا اس پہ ایک تو واٹ لکھا وٹ لکھا دیتا ہے ایک اسٹار لکھا دیتا ہے وٹ اسٹار گلا ہو
اب چیزتا د ا میں نے بیچے کی بولے جو پلیٹیں نا ککل کے رکھ ک یہ با میں تیر کو اس میں پر جاتا جگہ جیاد اسپیس نہیں ہوتا نا پھر اپنا جو جدہ پلیٹ آتی ن جوو
ہاں ہ ڈالنا چاہ کہے ڈالنا کیا ہے اب میندون بھائی جانک بھی منگوانا مین تو ان کا ہے نا دیکھا اس کا کیا ہے کیا نہیں ہے تو وہ مطلب ان کے اور ہوگا اس لیے وہ کام نہیں لے رہی وہ
ہاں ہاں اسی بڑے بائی گئے نا
اچھا تو ہماری لیکن جیسے ہماری بڑی بھائی لے لیےے کسی بھی لے نہیں جیسے ہمارے بڑے بھائی ج نے لے لیے تھے ان کے بڑے بھائی ج بھی لے لے
ہاں آؤ تو پھر جان گ کام جے بات کر لیں گ وہک صبح رکھا ہوا ہے
ہ اگر اچھی کوالٹی ہو بنا آٹ سو دے رہے ہیں نا وہ تو آپ نے تو کیاار ہزار دو ہزار دے رہے
بس یہسےس س تنگا نکل گا
سیمسنگ کا تو میر تو گ م سیمسنگ کا اندر کیا تھوڑا کہتا ہے ریٹنگ میں آتے اچھے آتے ہیں اس کی کم ریٹنگ میں کم آتے ہیں
تو کٹ ہے کولا آپ کو
یہ جان کیا یہ والی اپنی ہو گئی تو اس سے کر کے ٹوٹل کتنی ہوگی اپنی
اس میں اپ جب بھی میں دیکھ دیکھ د ابھی چیک کر کے بتاؤں گا آپ کو ہے نا ٹھیک ہے خدا حافظ